وعلیکم السل بھائیٹھیک ہو اچی سے ہو
ہاں بھائی میں بھی ٹھیک آپ ٹھیک ہو کرنے سب ٹھیک ہےس
بس ٹھیک آپٹھی کو آپشنا آ گرمی کیسی ہے
بائی گرمی تو بہت ہے بھائی بائی گرمی تو بہت ہے کھانا کھائے آپ نے
ہاں میں نے کا ت کا
ہاں بھائی میں نے کھایا سالن کیا تھی
سالن وہی تھی جو اس سے پہلے بولی یار اور کچھ بولو یار
بھائی یہی بولو نا بھائی کیا کرتے ہو بھائی
پنکھا ونکھا یار تو تو امیر بنتا ہے یار
کیا کیا بائے
ت تو امیر بندہ ہے تو سوئمنگ پول میں سوتا ہوگا ہے نا
بھائی میں کیوں سوئی میں نہیں تو امیر تو نہیں اگر میں امیر ہوتا تو میں اس پر کیوں بات کرتا با یہ فنو و
اوچھا بھائی ٹھیک
ہاں بھائی ٹھیک بھائی آپ کچھ سنا بھائی اچھا سا کچھ سنا
بہ نماز پڑھتے ہو اور سچ بولنا نہیں پڑتے ہو مل
نہیں سدھاریں گے ان شاء اللہ خود کو پڑھیں گے ان شاء اللہ ا ال ان شاء اللہ اللہ مہربانی سے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ
اور بولو بائے گھر میں سب ٹھیک ہے
بس ٹھیک اپنے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس شکر اللہ الحمد للہ
اور اسنا کچھ
بھائی آپ یہ سناؤ کچھ اچھا سا آج
س ج کال پ کھلا ہوگا س م
کون بھائی
کل تو اسن ہو کر کھلا ہوگا
ہاں بھائی کل تو کھلا ہوگا سنو کر کل کیا ہے
مجھے لگتا ہے سنڈے کے دن بات ہے
نہیں بھائی ہم تو گئے تھے لاسٹ ٹائم سنڈے
وہیں جہاں ہم جاتے
نہیں ہم گئے تھے یہاں چھانان پورا
م رخو نے مچ جیتا آیا
مو کو ن میچ جیتا بھائی آپ کو کون سا فیورٹ پلیئر ہے
کرسان ر آزو
سیم بائے ہماری سیم جوائس ہے بائے لو یو بائے بائی میں ایک ساری بولوں اچھی سی
بولو بولو ارشاد ارشاد فرمائیے
کسی سے اپنا جسے اخلاق کی امید نہ رکے مٹی سب کی ایک ہے لیکن روح سب کی الگ
اورچ
سنو بھائی انسان مرتا نہیں ہے مار دیا جاتا ہے لفظوں سے لہجوں سے اوروایوں سے جو آپ کو ہس سے لے وہ کسی کی اوررزو بھی ہو سکتی ہے
ا نش ب
خشوں سے مطلب نہیں مطلب تو بہتوں کا ہے دن تو گزر ہی جاتا مسلہ تو رتوں کا ہے
ہے ہے موشا ہو
کہ بھائی بات کیا کھاتاتی
اور بھائی اور سناؤ
کہاں تھا نا محبت میں برباد ہو جاؤ گے تم سے آپ آپ سے جان پھر جان سے انجان ہو جاؤ گے
ٹھ ہےش
جس چاند کے چاہنے والے ہزاروں ہو وہ کیا محسوس کریں گے ایکستارہ کی کمی
ہی
میری فطران نہیں ان پرندوں سے تو صی کرنا جنہیں ہر کسی کے ساتھ اڑنا کا شوق ہو
بھائی بھائی وہ سنو سنو بھائی
بھائی بولو
جو بولتے ہیں آج کل بہت دھوپ ہے کہاں پہ کون جائے گا کیا کریں گے دھوپ بہتے گھر پہ ہی بیٹھتے وہ وہ وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی ہے جن کو اپنا گھر چلانا ہے اس مزدوری کر کے تڑک دھوپ میں ان کو کتنی مزدوری کرنی پڑتی ہے اپنا گھر پالنے کے لیے
بائی بے شک ہر کوئی سیم نہیں ہوتا ہے بھائی
آج کل کے لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں ہم کہاں سے گھر پہ بیٹھیں کہ کام چوری کرتے
ہاں بھائی یہ غلط بات ہے بھائی بہت غلط بات ہے بھائی
غلط بات تو ہے پائے
سمجھناان ایسا نہیں کرنا چاہیں نا بھائی
ہاں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے
بائی آپنا سے
نہیں نہیں بھائی میں نہیں ایسا
بائی سچ میں
آسام سےف
بھائی آج کے ٹیوشن میں کیا آپ نے
ہاں
آج گ ٹویشن میں کیا آپ نے
اشن میں میں نے سنایا اور پڑھا اور ریڈنگ کی
اچھا بھائی ٹھیک اور اور کیا کیا
ہ اور کیا پھر گئے وہاں سے سنوگر کھیلنے وہاں سے آئی پی چائے وائے جچھس پ پ پڑ نماز وماز
بہت سے آپ نے نوکر میں کتنے بولتے ہیں
پہلے سنو کر میں لگ بگ لگ بگ تین چار چار فم شاید ہم نے کھیلے ایٹ لیسٹ تو میں نے آٹھ نو بال لیے ہوں گے
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
اور بھائی
بائے بائے بائے اور بولو آپ اس حقیقت کا کیا کروں گا میں میں نے کچھ اور خواب دیکھے تھے
جی
جبرے کہنا ہے کیسا جو تھا ہی نہیں اپنا اسے کھونا کیسا
ہر پھول گلاب نہیں ہوتا اکثر پورا
اچ
کب نہیں ہوتا زندگی بھی کر دیتی ہے کبھی کب کیر جانے تو ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ب ک کرنا آ بن کی با
ہاں بولو بھائی
بھائی زور سے کرو نا بات آپ سن چھپ ہو
بھائی اور بولو آپ کچھ
بھائی بول رہا ہوں نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا جو تم اس سے محبت تمیں سے نفرت ہے وہھر وقی خ جی عمر میں یہ ساتھ دیا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا
یہ بات بھی صحیح ہے مگر اللہ کاب ہمیں س دے رہا پر چلنے کی توحفی کب ادا فرمائے گا انشاء ال جضاو آا
بھائی آپ نے عثمان دیکھا ہے عثمان اور اڑدور
عثمان غوازی میںئی میں نے سارا دیکھا ہے
بھائی میں نے پانچ بار دیکھا ہونا ایسے میرے دادو جو نا میرے دادو آپ جانتے ہیں نا ان کو
ہاں
ان کو وہ بہت اچھا لگتا ہے وہ بار بار دیکھتے ہیں نئے سے ن سے لگ بھگ ان لوگ اس کو فل یاد ہے جو آگے ہوگا نا اس وہاں سے بولتے ادھر کیا ہوگا ادھر کیا ہوا
ایکسپیرنس ہے بھائی ایکسپرینس
کبھی کبھی اللہ تم سے وہ چیز چھین لیتا ہے جسے تم اپنی خوشی سمجھتے ہو تاکہ تمہیں وہ دے جو تمہاری ناز کا سبب ہو خدایا کیا لکھا ہے
خدا وہی دیتا ہے جو تیرے نصیب میں اس نے لکھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں
بٹ خدایا بھائی مجھے ایک بات بولا ہم اس کے بعد کریں اور دو کال کن بس اتنی ہی کریں آج
بس مجھے لگتا ہے اتنی ہی کریں گے میں ریز دیکنے ل گا
س کڑیںے
تو تو بولے گا
جو آ ب لو گ بھائی
یہ کریں گے اس سے وہ تو بس
ایک نہیں تو دو کرنی ہے کیونکہ پھر ہو جائیں گے نا دو دو برابر یا دو کرنی ہے یا کرنی نہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک ہو گئی مجھے ایک ہو گئی اگر آپ کرو گے اس کے بعد تو پھر مجھے کرنی ہے نا آیا سمجھ ب آ
ہاں ہاں ہاں
بولو کیا کرنا ہے
وہ ہی کرتے چھوڑو کل کریں گے صبح
ٹھیک ہے بائے کل کرنا تھا مجھے کال
یک ب
بھائی ابھی مجھے شاعری بولنے دے دو تو اچھی ٹھیک ہے
ہو ہو
جب رہنا ہے تنہا تو رونا کیسا جو تھا ہی نہیں اپنا اسے کھونا کیسا ہر پھول گلاب نہیں ہوتا اکثر پورا ہر خواب نہیں ہوتا زندگی بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی عجیب سوال خیر جانے دو ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا
ماشاء اللہ
آنسو ایک عجیب کہانی ہے خوشی اور غم دونوں کی نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے انمول ہے اور نہ سمجھنے والوں کے لیے پانی ہے
ہ یہ بات سو کی
نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے مجھے تمیں سے محبت تمیں سے نفرت ہے
بھائی تمہیں تو پس بھائی کتنے پیسے آئے تم کو
نو سو پچیس روپے بھائی
بھائی آپ کیا کرو گے ان کا بھائی
بھائی وہ ختم بھی ہو گیا ہم نے اتنا میں نے کھایا ب ہائی میں نے آڈر کیا تھا ب
اچھا بھائی
بھائی سنو کوئی شام آتی ہے تیری یاد لے کر کوئی شام جاتی ہے تیری یاد دے کر مجھے تو انتظار ہے اس شام جو آئے تھے اپنا ساتھ لے کر
اچ
نہ وہ وقت رہا نہ وہ شوق رہے نہ وہ ساتھ رہی نہ وہ ام رہے
ہی س
نہیں ہے سوال کسی کی بھی رکھی پر غالب شاید ہم ہی نہیں تھے دلوں میں بسنے کے قابل سب کے دلوں میں بستے ہو تم ہائے کتنے سستے ہو تم کیا لطف انجمان کا جب دل کے بوجھ گئے ہو بھائی مجھے ایک بات ہو بھائی بھائی بائی یہ بولو بھائی بائے بائے بائے آج اچھی آواز آ رہی ہے نا میرے فون سے
ہاں بھائی آج اچھی آواز آ رہی ہے
دیکھا بھائی بول رہا نا یہ کل اب لوگ کو نیٹ ورک پرابلم تھا آج کیسے اچھی آواز آ رہی ہے
پتا نہیں بھائی بھائی ہمیں ہو ایک منٹ بائی کاٹو کال بھائی ہ